ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ
میں اچھا ہوں آپ کیسے
میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں میں تو ابھی بیٹھا تھا پارک میں آ کے
اچھا پارک میں ا کیا مطلب چلڈرن پارک یا
ایسی نارمل پارک ہے یہاں چلڈرن پارک اور دو الگ الگ نہیں اکیلے آیا تھا
اچھا
ہوں ایسے ہی تھوڑا شانتی کے لیے اچھا پارک کھلا ہے ادھر میرے گھر کے پاس
او ہاں یہ سب پارک یہ سب اچھا ہوتا ہے تھوڑا کھلا رہتا ہے تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤ ٹھنڈی ہوا تازی اچھی لگتی ہے
مطلب پیچھے پ مطلب بہت سارے بہت کم لوگ ہیں اوپر سے پیڑ پودے بہت اچھے اھے مطلب دیکھ کے وہ ملتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے پیڑ پودوں کو
جی جی صحیح بولا صحیح فرما آپ نے
ہوں
وہ کہتے ہیں نا مطلب آنکھوں کو مطلب اچھا رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے اتنا دور دیکھنا چاہیے اور ہ ہری ہری چیزیں دیکھنا چاہیے
ہوں درختوں کو دیکھنا چاہیے
ہاں بی بات ہے
ہوں
تو اچھا رہتا ہے اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
ہاں ہو گیا کھانا پیینا
او کیا کھائے پھر آپ آج کھانے میں
ایسے ہی کیا کہا تھا نے دال چاول کھایا تھا اور بھنڈی کھایا تھا زیادہ کچھ نہیں دکھایا تھا
ہ ہاں بھنڈی تو بہت اچھی لگتی ہے
ہ ہری سبزی کھانی چاہیے میں نے سنا تھا اور مجھے پسند بھی ہے وہ کھا لیتا ہوں
ہاں مجھے بھنڈی روٹی کے ساتھ پسند ہے چاول کے ساتھ ٹھیک لگتی ہے پر مجھے روٹی ٹسا
مجھے میرے ساتھ الٹا ہے پتا ہے مجھے روٹی کے ساتھ ہاں روٹی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی ہے چاول کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ سوکھی سبزی ہے
مطلب اس کے بھی الگ الگ طریقے رہتے بنانے کے لیکن میرے یہاں سوکھی بنتی ہے
جی جی مجھے اور الگ طریقے تو نہیں پسند بس وہ کرکریی ٹائپ کی جو بھنڈی بنتی نا وہ بہت اچھی لگتی ہے میں تو ویسے ہی بناتی ہوں
کیونکہ وہ تھوڑی سوکھی ہو جاتی ہے سوکھا سوکھا تو روٹی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی لیکن اگر اس کو دال چاول کے ساتھ کھاؤ تو بہت ہی لذیذ لگتی ہے کھانے میں
جی جی مطلب وہ کرکری بھنڈی ایسا لگتا ہے چپس جیسا کچھ کھاے بہت اچھا لگتا میں تو اس میں بہت سارے تیل ڈال کے بناتی ہوں تاکہ کرکری بنے
میں جب اسکول جایا کرتا تھا تو اپنے دوستوں کو جب ہم لوگ لنچ شیئر کرتے تھے تو ان کو بہت پسند آتی تھی وہ لوگ بولتے تھے کیا عمدہ بنڈی بنا ہو آکے لائے ہو
جی صحیح کہا آپ نے مطلب کوئی بھی اگر سوکھی سبزی بنا رہے جیسے فرائی ٹائپ کا تو اس کو کرکری بناؤ تو زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے پٹل کا بھی بجیا ککری رہتی تو بہت اچھا لگتا ہے کریلا بھی بہت سارے مطلب اور بھی چیزیں ہے لیکن اس کو جیسے ملائم کر دو مطلب تھوڑے دھیمیے آنچ پہ پکاؤ تو وہ اتنا ٹیسٹی نہیں لگتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے اب سب کا الگ الگ پسند بھی رہتا ہے
ہ جیسے کہ میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا ہے کہ بھنڈی کو زیادہ نہیں مطلب جتنا ہم لوگ کرکا کرتے اتنا نہیں کرتے وہ لوگ ہری ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں نے سنا ایک جگہ سے کہ کیا ن وہ بھی صحی رہتا ہے کیونکہ ہری ہری رہنی چاہیے جیسے زدہ تک کرسپ کر دیتے تو اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے جو بھی ہاں
ہاں کئی لوگ تو اس میں ٹماٹر بھی ڈال کے بناتے ہیں
ہوں ہ
اور آلو بھی ڈال کے بناتے ہیں میں تو کئی بار آلو ڈال کے بناتی ہوں ب ٹماٹر نہیں ڈال کے بناتی ہوں
بھنڈی کے ساتھ آلو ڈال کے میں نے پہلی بار سنا ہے
جی جی پہلے کیا کرتی ہوں بھنڈی کو گولڈ شیپ میں کاٹ لیتے ہیں
ا
اور اس کے بعد پھر آلو کو بھی ہے نا مطلب گول شیپ نہیں مطلب چھوٹے چھوٹے کاٹل
ہوں ہوں
اس کے بعد پھر ہے نا تیل میں مطلب پ تھوڑا سا مرچی پاؤڈر تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر اور کھڑی مرچ جو رہتی ہے نا اس سے بہت اچھا سواد آتا ہے سوندا سوندا جیسا وہ ڈال دیتی ہوں پھر بھنڈی کو ہلکا سا فرائی کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ آلو بھی ڈال دیتی ہوں
ہاں ہاں
اور دونوں کو خوب فرائی کرتی ہوں اس کے بعد اس میں کیا کرتے پیاز ڈال دیتے ہیں مطلب باریک کٹی ہوئی پیاز چوپ کر کے
ہوں
اور پھر اسے بھی خوب اچھے سے فرائی کرتے کرتے بالکل براؤن کلر ہو جائے پھر اس کے بعد کھانے کے بعد روٹی میں کھاتی ہوں اتنا لذیذ لگتا ہے کیا ہی بتاؤ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے
سننے میں نیا لگا میں ضرور اسے ٹرائی کروں گا
ہاں ایک بار ٹرائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے یہ اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں دو دو سبزیوں کا سواد مل جاتا ہے آلو کا بھی اور بھنڈی کا بھی
لیکن میں نے جہاں تک سنا تھا کہ آلو اور بھنڈی کو ساتھ مطلب میں نے کبھی نہیں سنا تھا میں نے پہلی بار سنا ہے کیونکہ ا ایک کون سی تو کہانی تھی جس میں بتایا جاتا تھا کہ آلو ا کیا سبزیوں کا راجا ہے نا ایسے ہی کچھ ہے تو وہ ساری سبزیوں کے ساتھ چلے آ ہاں لیکن بھنڈی کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا میں نے ایسا کچھ سنا تھا کہانی میں
اچھا اب میں تو جی جی میں تو گل کی گلکی جانتے ہیںے مطلب ہ
اچھا پرور کہتے کیا اس کو
ہاں اس کو یہاں میں دلک بولتی ہوں پرور تو اس میں بھی میں تو آلو ڈال دیتی ہوں تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے
ا نہیں تو وہ سب میں تو میں نے نے کھیا بھی اور میں نے سنا بھی سب کا لیکن بھنڈی کا میں نے پہلی بار سنا ہے یہ آلو ڈال کی بھنڈی میں نے آج تک نہیں کہیں کھیا بھی ریسٹورینٹ وغیرہ بھی
نہیں میرے یہاں کیا ہے نا کہ جیسے پسند نہیں ہے نا کہ آلو چاہیے بھنڈی صرف نہیں چاہیے تو اس لیے آلو بھی دو پیس ڈال دیتے جسے سب اچھے سے خالےتے
او ہو یہ تو اچھی بات ب آپ نے ہوں
ایک بار آپ ٹرائی کیجیے گا بہت اچھا بنتا ہے ٹیسٹی لگتا ہے مطلب ہر ٹائپ کا بنا کے دیکھنا چاہیے کیا ہے نا کون سا زیادہ اچھا لگے اور مطلب ٹیسٹی بھی الگ الگ کھاؤ تو زیادہ اچھا لگتا ہے ایک ہی ایک چیز کھاؤ ایک ہی ایک مطلب ریسیپی کی چیزیں کا تو کبھی کبھی بور ہونے لگتے ایسا لگتا ہے کیا ایک ہی ایک چیز کھا رہے ہیں
وہی بات ہے نا کیا ایک ایک چیز کا ہے ہ جیسے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا میگی مسالہ بھی ڈالتے ہیں یہ سب میں
ہاں تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی مطلب سبزی میں میگی مسالہ ڈالنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت بدل جاتا ہے بہت اچھا لگنے لگتا ہے
ہوں
تو آپ میگی بناتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے
میگی تو میں بناتا ہوں میگی تو میں بناتا ہوں میگی مجھے پسند ہے نوڈلس مجھے پسند ہے میں کھاتا ہوں بناتا بھی ہوں مجھے بہت پسند ہے میں مجھے جو چیز پسند ہے نا تو میں وہ بناتا بھی ہ اور کھاتا بھی ہوں
جی جی نہیں تو جیسے ہمیں میگی کیا ہے کہ انسٹینٹ بن جاتا ہے پانچ منٹ میں بن جاتا ہے اب جب کبھی رات میں بھوک لگی تو میں اسے ہی بنا کے کھا لیتی ہوں پٹ سے پانچ منٹ لگ تا ہے اور پیٹ بھی بھر جاتا ہے تو میں اس کو رکھتی ہوں کبھی کبھی کھانے کے لیے رات کے ٹائم میں
ہوں ہوں دو منٹ بن بھی جاتا ہے نا تو یہ چیز اور اچھی لگتی ہے مجھے
ہاں وہی بات اور ٹیسٹ اس میں میگی میں زیادہ ٹیسٹ نہیں اس کے مسالے میں بہت ٹیسٹ رہتا ہے
ہوں
اس کے مسالے میں بہت ٹیسٹ رہتا ہے کئی لوگ تو اس کو مطلب ہر چیز میں ڈالنے کے بعد الگ سے پیکٹ بھی ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے میں تو ڈالتی ہوں
ہ ہوں ہ وہی بات ہے نا
وہی ہے ہ مطلب الگ الگ جیسے ایورورسٹ کا یہ سب چیز کا چاٹ مسالہ ہو گیا یہ مطب یہ سب مسالے ڈالنے کے بعد نہ اور سواد بڑھ جاتا کوئی بھی سبزی میں ان سب کو ڈال دو تو سوادشٹ اور زیادہ ہونے لگتا ہے مطلب وہ اور کھانے کا من کرتا ہے وہ کھٹا کھٹا جیسے وہ ڈال دیے مسالہ ڈال دیے تو
ہوں وہی بات ہے نا الگ الگ چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے
ہوں صحی فرما ہے آپ نے
ہوں ہ
اور بتائیے پارک میں بیٹھے بیٹھے بور نہیں ہوتے ہیں
نہیں یہاں مطلب دیکھتا ہوں نوٹس بھی کرتا ہے تو مطلب الگ الگ لوگوں کو دیکھتا ہوں الگ الگ لائف کو کچھ بچے آ کے کھیل رہے کھیلتے ہیں یہاں پر پھر مطلب ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس رہتے ہیں پھر وہی میں الگ الگ جیسے کچھ بوڑھے لوگ آ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ الگ الگ لوگوں کی لائف میں الگ الگ پرابلمس ہے لیکن یہاں کی سب کے سب مطلب خوشی سے وہ رہتے ہیں یہ لوگ
جی جی اور آج کل تو پارک میں کیا ہے کہ تھوڑے بہت مطلب ا کیا ایکسرسائز کرنے کے لیے مشین بھی لگا دی ہے ہے نا مطلب مشین نہیں کچھ اس ٹائپ کا لگا جس سے ایکسرسائز بھی کرو جی جی ہاں تو وہی بہت اچھا رہتا ہے سب کے لیے مطلب صبح کے ٹائم میں کئی لوگ جاتے ہیں ادھر جم کرنے کے لیے
ہوں
تو یہ سب بھی اچھا ہوتا ہے جس سے مطلب لوگ ہیلدی رہے تندرست رہے اچھے رہے
ہوں ہ ہ ضروری ہے ویسے یہ چیز اچھی لگتی ہے جیسے کہ یہ لگا دیجے مطلب وہ مشینس وغیرہ لگ پاتی جس سے مطلب ایکسرسائز کرے انسان آ کے اپنی صحت کا بھی دھیان دے
جی صحیح فرمایا آپ نے
نہیں تو پہلے انی فیسلٹی کہاں ہوا کرتی تھی
پہلے تو پارک ہی نہیں ہوا کرتے تھے پہلے تو لوگ کھلے میدان میں کھیلا کرتے تھے
ا توم
بچے وہی میدان میں کرکٹ کھیلتے تھے
ہوں چلیے ٹھیک ہے پھر رکھتا ہوں میں میں بھی گھر جا رہا ہوں اب کیونکہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
خدا حافظ